ہیلو
ہاں جی
وعلیکم السلام کیسیے ہیں آپ
جی
جی ذرا زور سے بول ذرا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
جی میں بالکل خیریت سے ہوں
جی اور سنائیں
جی ماشاء اللہ اور تو سب خیریت ہماریے یہاں اج
جی جی
ہاں جتنا میں فری رہتی تھی میں نے سوچا کیوں نہ آج تسٹڈے والے میں شروع کریں
جی بالکل بالکل جی بالکل ہیلو آواز کرتی ہے آپ کی بار بار ہیلو
آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو میری
جی بالکل بار بار کٹتی ہے آپ کی آواز
جی ماشاء اللہ وہ نا نیٹ ورک پروابلم ہو جاتی ہے جب ابھی
جی جی بالکل بالکل سنائے
جی ہاں آج میں نہ سو ایکسرسائز کر رہی تھی اس لیے سوچا کی فٹ فٹنیس اور ایکسرسائز کے بارے میں بات کریں بہت اچھا ویسے ہے اج کل تو فٹ رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا ہے
ضروری ہو گیا بالکل ہمارے سواستھ سے بھی مطلب ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے اگر فٹنس سے اسرسائز کرتے رہے تو ہم
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ
جی بالکل آ ایسے ایکسرسائز کرنی چاہیے کچھ ہمیں اپنی ڈائٹ پر بھی دھیان رکھنا چاہیے اپنے کھانے پینے پر بھی دھیان رکھنا چاہیے اور کیا کہتے ہیں جس سے کی ہماری صحت اچھی بنی رہی صبح صبح جلدی جگنا چاہیے جس سے کی ہمارا دن اچھا نکلتا ہے ہمارے دن جی
تو اپنے کام اچھے سے کر پائیں گے
جی بالکل
جی
جی آپ کے آواز جی نیٹورک ایشو ہو رہا ہے کرپیا پاس میں بولے آ کے آ کے پاس میں بولے فون کے
جی ماشاء اللہ میں نا روزانہ صبح کچھ سمے ایکسرسائز کی کچھ سمے نا ایکسرسائز کے لیے بھی نکال لیتی ہوں اب ایسے میں تم نا کون کون سی ایکسرسائز کرتی ہوں مجھے آپ بتا سکتی ہو
جی ایکسرسائز کرنا چاہیے ہمیں وایام کرنا چاہیے ہمیں کیا کہتی ہیں وہاں جانا چاہیے جم میں جانا چاہیے ہمیں اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے کیونکی نا ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے اور ہمارا دن بھی مشاللہ خوبصورت نکلتا ہے گزرتا ہے اچھے سے وقت نکلتا ہے ہمارا تو ہمیں اپنی صحت کا اور ایکسرسائز کا پورا دھیان رکھنا چاہیے
جی ماشاء اللہ ایکسا ایکسرسائز کرنے سے نا شریر میں ت جو آلس ہوتا ہے شریر میں وہ کم ہو جاتا ہے
جی جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیا کہتی ہیں اور ن آج کل بھی تو موٹاپے سے ہمارے مطلب ج جو کیچڑ بھی بڑھتی ہے اس سے ے بیماریاں بھی تو ہو جاتی ہیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ ویسے نا ہمیں دن میں ہر دن میں نا کم سے کم تیس منٹ ایکسرسائز ضرور کرنا چاہیے
جی بالکل ہمیں اپنے شریر کے لیے اپنے جسم کے لیے بھی اور ہمیں تھوڑا سا وقت دینا چاہیے جس سے ہمارا جسم مطلب آ مطلب پھورتیلا ہو انشاء اللہ اچھا وہ کیا بولتے ہیں اس سے طبیعت تمہاری خراب نہیں رہتی ہے اور دن اچھا رہتا ہے اور تھوڑا کھان پین پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے ہم کھان پین کیسا کر رہے ہیں سمے کے مطلب وقت اب وقت صحیح وقت پہ صحیح کھان پین کرنا چاہیے
جی ماشاء اللہ بالکل ہمارے جو کھیل سچک ہیں نا وہ بھی ہمیں روزانہ ویایام کرنے کی سلاح دیتے ہیں اور نہ کیو سکھاتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارا ویایام بھی ہو جاتا ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور ہمیں جانا چاہیے ہ یوگا کلاس جانا چاہیے جم میں جانا چاہیے یا پھر اپنے گھروں میں صبح جلدی اٹھ کے وقت نکالنا چاہیے اپنے ا شریر کے لیے اپنی صحت کے لیے ہمیں ضرور وقت دینا چاہیے
جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو ویسے نہ روزانہ ویایام کرنے سی نہ شریر سوستھ رہتا ہے اور مجھے نا دوڑ لگانا سب سے زیادہ پسند ہے
جی جی بالکل
جاؤ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے سب سے پہلے جی
دوڑنے سے کیا ہے پورے شریر کی جو کسرت ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہو جاتی ہے
بالکل بالکل بالکل بالکل آ سب کے مطلب وقت میں مطلب ہوا ٹھنڈی چلتی ہے اچھا واتاورن ہوتا ہے شدھ ہوا مل ہے اس ٹائم ہمیں مطلب اپنے سریر کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے اور مطلب ویایام وغیرہ کثرت وغیرہ کرنی چاہیے جس سے ہمارا شریر سوستھ رہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل کبھی کبھی نا یوگ کرنے سے نا من شانت رہتا ہے شریر کی جو شریر لچیلا بنتا ہے سب نا ٹھیک ہو جاتا ہے اور میں نے بھی نا کچھ آسان یوگاسن سیکھ رکھے ہیں میں بھی آپ کو بتا دوں گی
جی بالکل یوگا کرنا چاہیے ہمیں ٹی وی فون میں دیکھ کے کرنا چاہیے موبائل فون پہ بھی کرنا چاہیے یوگا ہمیں جس سے ہماری صحت نہ ان شاء اللہ اچھی رہتی ہے اور ہمیں اپنے کھان پین کا دھیان دیکنا چاہیے صبح گرم پانی پینا چاہیے اٹھے بعد صبح کے وقت میں تو اس سے کیا ہے نہ ہماری سر بھی صحیح رہتی ہے
جی ہاں صحیح فرما رہی ہو جی آپ کھانے پینے پہ نہا اسے ہی دھیان دینا چاہیے کیول ویایام کرنے سے کام نہیں چلتا تا ہے بلکی کھانے پینے پر دھیان دینے سے بھی کام چلتا ہے ہمیں نا پوش کھانا چاہیے ہمیشہ جنگ فوڈ کم کھانا چاہیے
جی بالکل اپنی صحت پے جانا چاہیے باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے گھر کا پکا ہوا کھانا جن کھانا چاہیے ہلکا کھانا کھانا چاہیے سالن وغیرہ یہ سب پھل سبزیاں کھانی چاہیے جس سے صحت ہماری اچھی رہتی ہے اور شریر فھرتیلا رہتا ہے تازگی سے بھرا ہوا رہتا ہے
جی جی ماشاء اللہ صحیح کہا ہمیں نا پھل سبزیاں سواست کے لیے اچھی رہتی کیا تم ویایام کے بعد پانی پیتی ہو
جی جی جی
ہاں شریر بات ہے نا شریر کو پانی کی ضرورت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے
جی بالکل بالکل کیونکی ہم محنت کرتے ہیں نہ تو پسینہ نکلتا ہے بہت صحیح بتائے نا یے موٹاپا ہوتا ہے نا جسم کے اوپر جو چربی ہوتی ہے نا ہماری ایکسٹرا اس سے ہمیں بیماریاں بھی بنتی ہیں
جی جی بکل سہی فرما رہی ہوگی وسے ہمیں میں اپنے ساتھ پانی
جی جی
یے سب فش فٹنیس کے لیے اور جم کے لیے بھی جاتے تھے وہاں پے
جی جی جی جانا چاہیے آج کل کیا ہے نا لڑکیوں کے بیچ جگہ جگہ پر مطلب آ عورتوں کے بھی جگہ جگہ پر وہ کھل گئے ہیں جم وغیرہ تو اس میں کسرت کرنے کے لیے جانا چاہیے کسرت کرنی چاہیے کیونکی موٹاپا ہوتا ہے نا جو شریر کے لیے بہت بیکار ہوتا ہے بیماریوں کو بڑھا بڑھاوا دیتا ہے
جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ
ہاں کچھ تو آلسی لوگ ہوتے ہیں وہ وقت ہی نہیں نکالتے
جی ماشاء اللہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے بہت ہی زیادہ آلسی لوگ ہوتے ہیں
کو بالکل
اور ویسے تم نے کبھی کبھی ایکسرسائز کرنے سے نا آلس آتا ہے میں نے
تو بالکل بالکل بالکل ہمیں نہ ہاں بالکل کل ہمیں ہے نا روزمرہ کی زندگی سے تھوڑا سا اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے جس کے ہمیں مطلب کہ جم وغیرہ جانا چاہیے گھر پے یوگا کرنا چاہیے ایکسرسائز کرنا چاہیے جس سے ہمارا جسم پھرتیلا رہے اور ہمیں ہلکا محسوس ہو
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمارہی ہوگی آپ ویسے نا ایکسرسائز کرنے سے کیا ہے آتم وشواس بھی بڑھتا ہے جب شریر سوستھ سوستھ رہتا ہے ناں تو من بھی خوش رہتا ہے اپن کا
جی جی ویسے آپ جاتے ہیں یو یوگا کلاس اور ایکسرسائز کرنے کے لیے
جی ہاں میں نا میں سوچ رہی تھی ابھی تو میں نہیں جاتی تھی میری بجی نے میرے سے بولا تھا میں سوچ رہی تھی کیوں ناں میں کل سے ہی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں جاؤں پھر آن لائن کلاس یا پھر آف لائن
ہاں ضرور آپ آن لائن بھی کر سکتے ہو اپنا موبائل چلا کے اس میں دیکھ کے کی کر سکتے سکتے ہو آپ وہاں بھی جا سکتے ہو باہر بھی جا سکتے ہو یا پھر آپ اور یا پھر اپنا تھوڑا سا صبح شام کا ٹہلنا کر لیا کرو تو اس سے صحت اچھی رہتی ہے ان شاء اللہ
جی جی ماشاء اللہ بالکل ویسے ناں مجھے لگتا ہے کی ہر ودیارتھی کو نا روزانہ کچھ سمے ویایام کے لیے بھی نکالنا چاہیے
جی بالکل اسکول کالجوں میں بھی آج کل یے ہو گیا ہے کہ مطلب ہاں تھوڑا سا وقت تو مطلب اس چیز کے لیے دیا جاتا ہے آج کل لوگ بہت زیادہ جاگروک ہو رہے ہیں اس کے پرتی یوگا کے پرتی ایکسرسائز کے پرتی تو اور لوگ مطلب اس کے لیے ہر چیز میں وقت دے رہے ہیں جگہ جگہ پر صبح دیکھو پارکوں میں پارکوں میں جا کے دیکھو اور مطلب روڈ پہ جا کے دیکھو کتنے لوگ مطلب اس کے لیے صبح اٹھ کے جلدی اور مطلب مطلب یوگا ووگا کر رہے ہیں اپنے شریر کو فٹ بنا رہے ہیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل ویسی ناں سوستھ شریر سے ہی سوستھ من کا باس ہوتا ہے بزرگ ایسا بتا دی ناں ہمیں کاج کرتے رہنا چاہیے
جی جی جی
چلو ٹھیک ہے ناں آپ سے گفتگو کر کے بےحد ہی زیادہ اچھا لگا
شکریہ
اللہ حافظ
اللہ حافظ